وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی میں تو بہت اچھا ہوں آپ بتاؤ
بس بس میں بھی اچھی ہوں اور گھر میں سب چیزیں آپ کے
ا ہی بڑیا اللہ کا سکن ہے
جی ج اور بتائیے کیا چل رہا ہے
جی آج کل تو ویسے ہی بارش وارش چل رہی ہے
ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے دیکھے موسم اتنا خراب ہو رکھا ہے اور ایک دیکھے تو صحیح بھی ہے ابھی اتنی گرمی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی تھھی ہے نا تو موسم ابھی بارش ہو رہی ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے کچھ تو راحت ملی ہے
جی
میں نے بڑی پریشانیاں ہو رکھی
جی
ہاں
اب میں بول رہا تھا آپ سے ابھی جو شادیاں ہولی ہے لوگ اس میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں
ہاں جی یہ تو ویسٹ منی ہے دیکھو وہی والی بات ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے بچارا جو گھر والے ہے جو بی وہ ہوتے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں رشتے دار آتے ہیں کھاتے ہیں اور جاتے ہیں نا تو مجھے تو یہ ف کا ہی لگتا ہے
اس میں اس میں نقصان اس طرح ہے کوئی امیر ہے وہ تو کر لیتا ہے پر جو غریب آدمی ان پر کیا بیتتے ہیں وہ ویسا نہیں کر پاتے ان کے بچے ان کے بچے دیکھتے ہیں منہ دیکھتے ہیں پھر ہمارے یہ نہیں ہوا کو نہیں ہوا
بالکل بالکل یہ تو صحیح کا دیکھو یہ چیز تو بالکل ہی ختم ہو جانی چاہیے ج نا جیسے دہیز پرتا کہتے ہیں دہ لینا دینا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے
دیز نہیں لینا چاہیے
نہیں لینا چاہیے وہ بات لگے بھائی دیکھو سامنے والا جو دیرا ٹھیک ہے وہ ایک اپنی مرضی سے دے رہا ہے وہ الگ ہے لیکن جب آپ کی ڈیمانڈ کرتے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہے نا آج کل تو کیا ہو رہا ہے رشتے تو ہوتے ہیں ل سے پہلے ڈیل ہوتی ہے اسے ڈیل ہی کہا جاتا ہے ہے نا مطلب تم اتنے لگ رہے ہیں تم اتنے لگاؤ گے اچھا ٹھیک ہے تو ہم شادی کریں گے اگر تم اتنے نہیں لگاؤ ت ش کریں گے
شادی کرائیں گے نہیں تو نہیں کرائیں گے یہ بھی ایک ڈیل یہ گھر گھر دیکھ دیکھنا لڑکے کی نوکری دیکھنا
مطلب لوگوں نے وہ چلا دیا ہے جیسے کہ نہیں لو گئی ا تم ایسا کرو گے تو ہم کریں گے تم ایسا نہیں کرو گے تو تو یہ چیزیں بڑی بیکار ہو
اس سے جو غریب آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا
جی جی یہ تو آپ نے صحیح کہا بب جو امیر آدمی ہے وہ تو دیکھو ساری چیزیں کر سکتا ہے لیکن جو غریب ہے بیچارا وہ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے زیادہ تر دیکھ ان کے بچوں کے لیے اچھا گھر یا یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں جس سے وہ پوری زندگی اس بات میں پریشان رہتا ہے انسان یہ چیز تو میرا تو یہی کہنا یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے دراصل میں یہ چیزیں کرریبی کس نے ہے دیکھو ہم تم لوگوں نے ہی کر رکھا ہے نا یہ ساری چیز میزور اسے بند ہو جائے کہ نہیں میں کہی جس کے پاس ہے وہ بھی نہ دے
جی
اب میں آپ بعد میں اپنے بچے کو دے دو لیکن اس ٹائم پہ مت دو
مدد دو اور رہے نہ لوگ ابھی کردار نہیں دیکھتے دین نہیں دیکھتے لوگ ابھی گاڑی دیکھتے دیکھتے ہیں بڑا گھر دیکھتے ہیں پیشے دیکھتے ہیں
بالکل یہ تو ہے این تو یہ چیزیں اس ٹائم بھی مت دو آپ اپنے بچے کو اکاؤنٹ میں بد دو بعد میں کام آئے گا کسی مشکل باتیں ہو جاتی ہے ان میں کام آتا ہے پیچھے دے دو لیکن دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ دیا ہے ہم نے یہ دیا ہے اس سے کیا ہےکتا پڑتی ہمیں بھی ملنا چاہیے ہمیں ملنا چاہیے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ آگے بڑھ کے چلی جاتی ہیں
بڑھتی چانلی جاتی یہ پیس دین میں خرچ کر سکتے ہیں تعلیم میں خرچ کر سکتے ہیں جس سے اپنا دیش آگے بڑھے
بالکل یہی وہ کہ ماننا ہے بلکہ آپ تعلیم اچھی سے اچھی دیجیے اور دہیز والی چیزیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے بچہ اگر آپ لڑکی لے رہے ہیں یاپ بیٹ جو بھی کر رہے ہیں اگر پڑھا لکھا ہے میچور ہے اور مطلب کما سکتا ہے تو وہ لینا دینا کچھ معائنی نہیں رگتا
مائن لک پر ہو سکے شادی عمر ہوتی ہی کر دینی چاہیے
بالکل آپ اتنے سکم ہونے چاہیے کہ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو یہ مطلب اپنے پیروں کو پہ کھڑا ہونا چاہیے
جی
کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے اور باقی کی تعلیم تو دیکھو جو ضروری ہے ہی زندگی میں باقی لینا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے
اس سے کیا ہے جو غریب آدمی ہے ان کی ڈیج کی وجہ سے بیٹیوں کا شادی نہیں ہو پا رہی ہے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہے اس کے پاس
بالکل دیکھیے میں نے کتنا مطلب دیکھا ہے جو ا ایک گھر میں ا جیسے کہ لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا ریزن پڑھی لکھی ہے کو بیٹھ ریزن کیا ہے اس کا کہ ان کے پیرنٹس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو مطلب وہ اس طریقے سے سامنے والے کا منہ نہیں بند کر پا رہے ہیں جتنا وہ مانگ رہا ہے
جی
سامنے والے کا بیٹا اگر بیس ہزار بھی کمارا تو اس حاب سے بولے گا مجھے تو یہ گاڑی چاہیے مجھے تو یہ گاڑی چاہیے اگر تمہیں یہ گاڑی چاہیے تو تم خود سے افورڈ کرو خود سے کماؤ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ت سامنے والے سے بھی نہیں مانگنا
جی جی
تو سامنے والا دیکھو زندگی بھر اپنے بیٹی کو پڑھا رہا ہے لکھا رہا ہے اچھی تعلیم دے رہا ہے اس پہ بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے اور پھر بعد میں جا کے بچارا اس سے دگنا دگنا کہیں وہ دہیز کے لیے جہیز کے لیے جوڑ رہ ہے نا کہ اسے جہیز دینا ہے یہ چیز بڑی ا
اس کا تو ایسا کت نہیں جو اپنی بیٹی دے رہا ہے اس کو نہیں تو اپنا بکری کا بچہ بھی گھوم جائے تو کتنا درد ہوتا ہے
کتنا یہی ہے اور سامنے والا انسان نہیں سمجھتا یہ چیزیں اس کو تو یہ ہے کہ آپ جتنا دو اتنا مطلب جتنا ہو سکے اتنا دے دو اور تم نے جو نہیں سے ہم گنوائیں گے کہ تم نے ہم تم نے ہمیں یہ نہیں دیا س بار آپ بچے کو تانا ماریں گے کہ تم یہ نہیں لے کےے ہیں تم یہ نہیں لے کے ہیں تو یہ چربے فضول کی بات ہےیکھو اس میں اللہ بھی بڑا ہو رہا تھا کون سا کہیں لکھ ا ہے کیا کسی قرآن میں یا کہیں لکھا ہے کہ جہیز جینا ہے
نہیں کہیں بھی نہیں لکھا اور یہ لکھا ہے جتنا کم خرچ کر سکو اتنے کم خرچ میں نکح کرو جس میں کیا ہے برکد ہوگی
بھائی اس سے پیسہ تم غریبوں میں بانٹ دو نیکی میں لگاؤ دعائیں دو میں نا دعاؤں میں کرو تو وہ چیزیں کہیں نہ آتی ہے
جی
یہ کرا دو یہ چیز ہی کرو گے تو اس سے اللہ بھی خوش تمہارا من میں بھی ب تھوڑا سکون رہے گا تم یہ چیز ہے تو کرتے نہیں ہو بلکہ اور سوچتے ہو کہ جتنا آ جائے اتنا کام ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے
اس کو بند ہونا چاہیے اور جو فضول خرچی کرتے ہیں شادیوں میں اسٹیج ڈی جے وغیرہ اور آالتو پالتو کھرا پاتے ہیں جو رسمیں ہو کہ یہ بھی بند ہونی چاہیے
بالکل دیکھیے یہ تو سب سے میں نے لوگ باغوں کو دیکھا ہے بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں اتنا سارے مطلب وہ لگوا رہے ہیں ہے نا فالتو کی پیسے خرچ کر رہے ہیں اس سے کوئی لابھ نہیں ہے دیکھو رشتے دار بھی آ رہے ہیں آج کھا رہے ہیں کل چلے جائیں گے وہ تم سے مان لو اگر آپ کے اوپر قرضا بھی ہو گیا تو وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں
جی وہ تو کھانا کھا کر دو برائی اور کر دیں گے
ہاں وہ کیونکہ ان کا کام برائی ہی کرنا ہے چار لوگوں کا کام برائی ہی کرنا ہے اگر تم یہ سوچ رہے ہو ہمارے لیے اچھا کہیں گے تو وہ آپ کی بہت بڑی ویوکوفی ہوتی ہے کوئی کسی کو اچھا نہیں کہتا
آج کے زمانے میں رشتہ ڈھونڈنا تو بہت مشکل کر دیا ہے لوگوں نے
بالکل بالکل یہ چیزیں تو اتنی بڑھا دی گئی ہیں ہے نا پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کیا دیں گے جب مطلب کچھ شادی کرا اس سے پہلے پوچھیں اچھا کیا دو گے اچھا یہ دو گ اچھا دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کو نہ ک دو
نہ کر تو
ہے نا تو ان میں تو ان لوگوں کو دیکھو بچاروں کو ان کے جی پ کیا زور پڑتا ہے جو ان کی امی ابو ہیں ان کو کتنا پڑتا کہ دیکھو پیسے اور مطلب یہ سب چیزیں گفٹ یہ سب سب نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے
اچھی جگہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اگر شادی کر بھی دیں تو پھر وہاں اس کو پریشان کرتے ہیں بہت سارے جلا دیتے
ہاں وہ اپنی اقات دکھاتے ہیں پھر وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے کر سکتے ہیں تم نے نہیں دیا تو ہے نا ان کو اللہ کبھی ان پہ دعائیں نہیں کرتے کبھی خوش نہیں رہتے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ اپنا ان کاموں کو کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے
خوش نہیں رہتے دع ہی لگتی ہے ایسے
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کوئی شادی کر کے آئی ہے آپ اس کے ساتھ ایسا ویوہار کر رہے ہیں دو ویوہار کر رہے ہیں اللہ آپ آپ کے بچے کے ساتھ آج نہ تو کل کل نہ تو پرسوں دو سال تین سال بعد سیم وہی کہانی وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر آپ کو ہے نا پھر آپ کو لگتا ہے ہم نے تو ایسا کسی کے ساتھ برا نہیں کیا جو ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کیوں ہمارے سھ ایس لیکن وہی چیزیں اپنی چیزیں نہیں دیکھتی ہیں بھائی ان کو تو ایک ایک منٹ کا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے
اللہ کا اللہ وہیں کا وہیں بتا دیتا ہے
یہی تو تو اس لیے اچھی کرم کرنی چاہیے نیکی کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی یہی سے لانا چاہیے دیکھو کسی کے دوارا دی گئی وستو یا کوئی چیز گہنا یا پیسے سے کبھی کسی کا پورا نہیں پڑتا ہے آپ تھوڑا کما رہے ہیں آپ اس میں ہی خوش رہیے
دوڑا کما رہی ہیں حلال کما رہی ہیں
ہاں خوش رہیے حرام کا حرام کا مت کریے جو بھی ہے یہ چیزیں کبھی کینی فبی ہوتی ہیں
اور یہ ہم نے اپنے آس پاس کے ایریوں میں بھی دیکھ ایسا نہیں ہے دیکھی ہوئی ہوتی ہے پھر بھی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے
لوگ سمجھ نہیں پاتے
چلی تو پھر بھائی جان بڑا اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت اچھا ای جانکاری ملی ہے میں بھی اس کو آگے پہنچاؤں گا خدا پچ جی